السلام علیکم کو
آپ بتائیے سب کهریت
سب کحریت آپ فرمائیے
اور کیا کر رہا تھے اپ
کیا
گیا کر رہا
گھومنے جانے کے پلان ہے کہیں
آج
ہوں ابھی بائک سے کہیں نہ کہیں گھما ہ باہر
اچھا بڑیا ہے
ہوں کیا کر کیا
کیا بولا
خود نہیں ہو رہی اس سائید
کیا نہیں نہیں نہیں گرمی نہیں برسات ہے موسم اچھا ہے
پچ
ہ ہ ہمارے یہاں اچھے لوگ رہتے ہیں تو اچھا موسم رہتا ہے نا
کبھی کبھی یاد کرتے ہو اس یاد کر کے پھر کہیں سے بھاگ آنا کسی کو یاد دلا کے تو برے ہوئے نا
کھانا وغیرہ ہو گیا آپ کا
ہاں جی ہو گیا
بڑی جلدی
ہوں جلدی کیو دو بج گئے
ہاں بس ہمارا بھی چل رہا ہے
اچھا سب پیچھے چلتا آئے گ چلد کول
سب کو بھوک لگتی نہیں ہے جلدی تو پھر آرام سے ہی بنایا جاتا ہے کھایا جاتا ہے
تو پھر شام کا کب چلتا ہوگا پھر
شام کا رات کے نو بجے
اچھا اچھا اچھا اچھا کیوں ان سے کیا الرجی ہے
ہاں
ہاں جی
اے ہمارے یہاں کوئی نہیں کھاتا میری امی بھی نہیں کھاتی میرے بھائی بھی نہیں کاتے میری بہن بھی نہیں کھاتی میں بھی نہیں کھاتی صرف میرے پاپا کھاتے ہیں
کیوں
کیا ٹھنڈی مک ہے
تو مجھے بھی نہیں پتا آپ کیا بولتے ہو ب ہمارے ک چینے ہی بولت
نہیں ٹنڈ ہی بولتے ہیں ٹنڈ ہی بولتے ت ٹھنڈی پسند کرنی تو بجے
تو کچھ نہیں نے بچپن تو ہی نہیں کھائی وجیا یہ ہے
اچھا میرے کو لگتا ہے شاہ جہب کی امی جان نے بچ کھائے نہ ہوں گے اس وجہ سے آپ کو لتنا لگے اسی وج سے بچوں پسند
کٹہل کھا سکتے ہیں اور تورئی بھی آ سکتے ہیں بھندی ہماری سب کی فیوریٹ ہے
بھنڈی سیم بھنڈی دو پرکار کی بنتی ایک تو بنتی لار والی ایک بنتی ویسی
فل ہول بنتی ہے کٹ
ہاں ہاں اب بول وال کرا ل کر ہم وال ف ہے ہ گول والی تو اچھی نہیں لگتی
نہیں ہم دونوں کھا لیتے ہیں دونوں ہی ہم اچھی لگتی ہیں
اچھا
ہ انہوں نے گولڈ والی توئی نہیں کھاتا ہمارے یہاں پر لمبی والی اچھی لگتی ہے
یہ ہماراری لمبی ہولی بہت کم بنتیی گول والی جگہ بنتی ہے سب گول والی کا کے سو سکتے ہیں
تو گول والے میں ب تو تو ہے نا لاس س بنیا تھا کیا لکویڈ س یہ آت ہے ار
نہیں آتا بنانے کا طریقہ ہوتا ہے اپنا اپنا
تو آپ بتائیے جی کیسے بنواؤں گا اپنی ا جان پر
ملے بھنڈی کو دھو کے کاٹ لیتے ہیں گول گول زیادہ موٹی میڈیم ہ اس کے بعد ہم لمبے لمبے پیاز کاٹ لیتے ہیں اور ہری مرچ لمبی لمبی کاٹ لیتے ہیں صرف دو کرتے ہیں ایک مرچ کے اس کے بعد ہم تیل میں گرم کر تیل سے اس میں پیاز ڈالتے ہیں ہرینی ڈالتے ہیں ہلکا سا نمک ہلکی سی میٹ اور ہلدی اس کے بعد پی ڈال دیتے ہیں پھر فرائی کرتے ہیں سوچھ طریقے سے پھر کو ہلکا کی گیپ پڑک رہ جب بنجہ تیرہ تر چندرم اور آدا چمچ بی ن ڈالتے ہیں
اچھا اور بیسن بالکل بالکل صحیح فرمایا
چمچ بیسن ڈالتے ہیں نا تو بیسن ڈال کے اس کو فرائی کرتے ہیں پھر اس میں ہم آمچور تو نہیں آپ امچور کو کہا
ن آم چوری ہوت ہے آم چور کام چور بولتے کیری چور نہیں بولتا
ا ہم سب سے لاسٹ میں آمچو ڈالتے ہیں
ہاں
آپ کی مرضی اگر آپ نے میگی متوا ڈالا ہو پچو ڈال سکتے ہیں ہم لوگ ڈالتے ہیں میگی ایسی لگتا ہے
ہ نہیں وہ تو جھلک رہا ہے آپ سے جھلک رہا ہے سبزی کتنی ٹیسٹ ہوتے ہو
میگی بناتی بھی مجھے شوق ہے بنانے کا
ہ ہونا چاہیے بنانے کا شوق تو ہونا چاہیے ہر کسی میں نہیں بنا سکتا کو یہ نا
مجھے کھانا بنانے کا بہت زیادہ شوق ہے تو میں کھانا میں ہی بناتی ہوں
تو ہو جناا
فاسٹ فوڈ بنا لیتے ہیں میٹھا بنا لیتے ہیں اور کچھ بنگالی ڈشے بنا لیتے ہیں
وااو کیا بات ہے بنگالی اس
ہ ہ
چ ج سننے میں سب مل رہا ہے تو کھانے میں کیسا لزیز ہوتا ہوگا نا
جی کھانے میں ٹھیک ہوتا ہے پر جس نے کھیا ہوگا وہی کھا سکتا ہے جو پہلی بار کھائے گا وہ نہیں کھا ا
تو وہ پانی آ رہا ہے کھائےیں کیسے
ہ
مجے اور سنائیے جناب
بیا آپ بتائیے آپ کا کہاں بن رہا ہے گھومنے جا کا پلان
پلان ولان کہ دوستوں کا فون آ رہا ہے موسم صاف ہو گیا نہیں آ جاؤ وہی کرکٹ بار بار ہاں امی ابو لگے چللانے میں کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے
مطلب میں چھٹی ہے گھر پہ بیٹھ کے کچھ کچھ نئی بک پڑھتا ہے کچھ نیا کہتے نا چلتا ہے
ہوں ہوں
آ بچ آ س
ا مری البم بہت زہ سچ میں بہت زیاد ہو جاتا ہے ممی ابو پریشان ہوتے ہیں
آپ کوم کرنا دے نا آپ کو وہی ٹائم کسی اچھی ایکٹیویٹی میں لگانا جیسے کوئی میوزک ہو گیا جو آپ کو چی پسند ہے
جو چیز پسند ہے اس سے میں فری ہوں سے چک کے روپ میں ٹچر چکر ہوں
بک پڑھنا کتنا پسند ہوتا ہے
وہ وہ شام کے ٹائم وہ سنو وہ شام کے ٹائم کرتا ہوں اب ایسے موسم ڈالا تو پھر کر کے چکر ہے نہیں دوستوں کے کیاگ نہیں چلتی کسی کی بنی آ جاؤ آ جاؤ میں فکس کر دیا ہے وہاں سے وہاں سے تو جانا پڑھتا ہے ہاں امی ابو تھوڑا چل جائیں گے بعد میں چل جائیں گے شانت ہو جاتے ہیں
مطلب ہے نہیں پارلر بھی تو ہے نہیں
کیا نہیں کانا نہیں
اپنے وہ اپنے امی امبو کی بات مانتے تو ہے نہیں چلانے کا فائدہ نہیں ہے وہ اپنا چلا چلا کے اپنا ایسا ہی
بات صحیح ہے ٹائم خراب والی بات نہیں ہے یار اب دوستوں نے وہ میچ فکس کر لیا کرکٹ اب وہاں جانا ہے کہ نہیں جانا جانا پڑے گا
ہ
اب کرکٹ میچ کر ہے کہ ہر کوئی پلیئر نہیں ہو سکتا ایکد دو پلیئر اچھا ہوتا ہے نا تو اسی کے اوپر میچ روکا رہتا ہے ہاں
اپنی تعریف خود کر رہے ہیں
نہیں تعریف میں اب نہ تو اب میں نہیں جاؤں تو کریکٹ ہوگا نہیں چکر یہی ہے سمس ہمم
کیا بات ہے
ہمم میم پلیئر کا اہم رول رہتا ہے میرا
جی
جی
ہمیں نہیں ہے شوق ہمیں کسی چیز کا شوق نہیں صرف کھانا بنانے کا ہے اور زیادہ تر کھانا
آپ پوری قابل تعریف ہو سکتے ت
تھینک یو شکریہ
بتانا کہ خدا نے یعنی کتنی فرصت میں بنایا اے خدا اپنی تعریف میں کتنے لوگوں کو لگایا
بالکل بالکل بہت ہے یہاں پر لوگ بہت ہیں آپ دیکھیے تو صحیح اپنے شہر میں آپ کو لوگ ملینگے ہاں دوسرے شہر میں ڈھونڈتے ہیں نا نہیں ملتے ہے
جو ڈھونڈتا ہے وہ ملتا نہیں جو ملتا ہے وہ ڈھونڈنا
بالکل بالکل ڈھونڈیے پھر جب ڈھونڈکے مل جائے تو ہمیں بتائیے گا ہم بھی دیکھیں گے
نہیں مل گیایا پر وہ چکر ہے وہ روبرو نہیں ہو رہا
جی ابیرو برو آپ کے آپ دیکھ ملائیے گا ہمیں بھی ہم بھی دیکیں گے ایسا کون س سکتا ہے
کافی دور دور بھاگ رہا ہے
اچھا چلیے ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں آپ کوکرک ہوں
اوکے دھنیہ واد ک اللہ حافظ